ہلو السلام علیکم
جی وعلیکم اللام بتائیں آپ کیسے جی
جی ہمارے یہاں پہ بھی سب خیری اچ سے ہیں
جی سب کیری ہی ہونا چاہیے اللہ کی رحم ہونا چاہیے اللہ کا
جی بالکل
جی اور بتائیں
جی ہم میں سوچتی تھی کہ آج ہم سفر کی اہمیت پر گفت گتگو کرتے ہیں
جی جی بالکل آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا وہ بتایا ہے آ سےریہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے
ہاں بالکل کلیئر آ رہی ہے
تو بتائیں کچھ اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہم کو
جی سفر انسان کو تجربات اور معلومات کا خزانہ عطا کرتا ہے
سفر جو ہے لوگوں کو سفر تو ہمیشہ کرنا ہی چاہیے اور ویسے بھی اگر لوگ ہم لوگ نہ چاہیں پھر بھی سفر میں تو لگے ہی رہتے ہیں سفر دیکھیے کہ جیسے سفر کے دوران انسان نئی جگہوں پر اور نئی تہذیبوں اور نئے جیسے مستقلک افراد سے واقف ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھو جیسے سفر کرتے ہیں گھر سے باہر سے ہی جاتے ہیں تو نئی نئی باتوں کی جانکاری ہوتی ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے ان کا تھوڑا مانسک وکاس بھی ہوتا ہے
پڑی ترین نہیں آ رہی ہے
جی جی اب آ رہی ہے
ہاں اب تو ٹھیک آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ سفر کو علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی کہا جاتا ہے
بالکل دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کیا آپ کو سفر کرنا پسند ہے
مجے ماشاء اللہ سفر سے بہت دل دلچسپی ہے سفر انسان کے ذہن کو
جی جی بالکل دیکھیے وہ تو اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سفر تو لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے اور سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے لوگ ہم نہ چاہیں پھر بھی سفر تو کرنا پڑتا ہے بہت جیسے کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہیں جانے کی تو تو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اور جیسے آپ نے حال ہی میں کہا کہاں کا سفر کیا ہے آپ نے
میں نے ماشاء اللہ حال ہی میں ایک خوبصورت پہاڑی مقام کی سیر کی تھی وہاں کا منظر بےحد دل فریب تھا
جی جی جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا تو آپ کو وہاں پہ خوب آنند کی انو تھی ہوئی ہوگی
بالکل
جی اور تو جیسے آپ ن وہاں پر گئے ہوں گے تو بہت خوبصورت تجربہ رہا ہوگا آپ کا
انشاء اللہ وہاں کی فضا سبزہ زار اور پررسکون ماحول نے دل کو بہت راحت پہنچائی
جی جی بالکل تو جیسے میں ابھی آپ سے کچھ پوچھوں جیسے کہ سفر کے دوران سب سے زیادہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اور جیسے آپ گئے تو آپ کو آپ کا کچھ پرسنل آئیڈیز آئیڈیاز ہوں گے آپ
بالکل جی مطلب میرے خیال میں سب تجربہ اور مختلف تہذیبوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا تو کیونکہ دیکھیے سفر کچھ چیز ہی ایسی ہے کہ وہاں نہ چاہتے ہو سب کچ سیکھنے کو ملتا ہے کچھ کچھ کچھ نہ کچھ نیا ہم کو دیکھ سنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا یہ تو ا یہ سب کا ایک سب سے مہتوپورن جو ہے وہ کا کام ہے سیکھنے کو ضرور ملتا ہے اور جیسے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا سفر انسان کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا کر کیا آپ جو اس بات سے سہمت ہیں
بالکل بے حد بے شک جی ہاں سفر انسان کو خود اعتمادی اور مشاہدے کی صلاحیت عطا کرتا ہے
جی جی بالکل آپ نے بالکل بالکل درست فرمایا ہے اور کیا جیسے میں آپ کو ایک بات اور پوچھوں کیا سفر ذہنی تھکاوٹ کو بھی کم کرتا ہے یا سفر سے ویکتی کے اندر شک تھکاوٹ آتی ہیں
بے شک شفر روزمرہ کے مصرو مروفیات اور ذہنی دباؤ سے نجات دلاتا ہے
جی بال بالکل تو اسی لیے لوگ جیسے کیا ہے کہ لوگ چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں
بالکل بے شک اس سے دلوں دماغ کو تازگی حاصل ہوتی ہے
جی بالکل تو جیسے آپ م کو ایک بات بتائیں جیسے آپ سفر پہ گئے تھے آپ نے ابھی بتایا تھا وہاں پر تو سفر کے دوران کن باتوں کا خیال جیسے رکھنا چاہیے جس سے کہ ہمیں جیسے راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر کے یہ سوچے ہیں ارے ہماری وہ چیز کرتے رہ گئی یہ کچھ سامان رہ گیا اگر وہ ہوتا تو ایسا کر لیتے ویسا کر لیتے تو کچھ آپ جب گئے تھے تو آپ کچھ نہ کچھ لے کر کے گئے ہوں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں
سفر سے پہلے مکمل تیاری احتیاط اور ضروری سامان کا انتظام کرنا چاہئے
جی بالکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے تو بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے تو جیسے کہ میرا ماننا ہے جی دیکھیے میرا مان کہ ہر انسان کو زندگی میں مختلف مقامات کا سفر ضرور کرنا چاہیے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا آپ نے بالکل تندرست بات کہی
جی
ہاں جی
جی تو جیسے سفر ہر قدم پر کچھ نیا سکھاتا ہے تو آپ نے جیسے آپ وہاں گئے تو آپ نے کچھ تو سیکھا ہوگا نیا تو تھوڑا سا آپ اس سے روبرو کرائیں
جی بالکل مجھے میں وہاں سفر پہ گئی تو مجھے تو وہاں سے کافی نالج ملی ماشاء اللہ وہاں پہاڑیوں کے بیچ میں دریاوں کے بیچ میں جنگلوں کے بیچ میں جو دل کو سکون ملتا ہے وہ روز مرہ کی زندگی کو بہت الگ ہوتا ہے
جی بالکل آپ نے وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہو گئی کچھ
جی بالکل میں نے کبھی بھیب مطلب میں کبھی بھی سفر پہ جاؤں تو مجھے وہاں پہ زیادہ تر یہ نہیں کہ بھیڑ باڑ ہو وہاں پہ اچھی ایتہسک جگہ ہو عمارتیں ہوں انہیں دیکھنے جاؤں مجھے صرف ایسی جگہ جانا پسند ہے وہاں پہاڑ ہو دریاؤ ہو وہاں اکیلے میں ہو بالکل سکون ملتا ہے وہ ہٹ کے ہی ہوتا ہے وہ مجھے کافی اس اس سکون سے مجھے کافی محبت ہے
اللہ تعالی سب کے سفر کو اور جو ہے اسان اور باغ کسد بنائے کیونکہ دھی ای آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اور گھر سے باہر جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو کچھ درگھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے رحمت اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب چیز اچھا کرے اللہ
بالکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر ایک خاموش استاد ہے جو انسان کو ہر قدم پر نئی باتیں سکھاتا ہے اور اس کی شخصیت کو مزید نکھارتا ہے
جی جی بالکل آپ کاصل کر بالکل کیک سفر جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو چیزیں ہم جیسے اپن پڑھائی کرتے ہیں تعلیم تعلیم جب لیتے ہیں تو جو چیزیں بار بار پڑھنے سے ہمیں یاد نہیں ہوتی ہے ان سے اتنا فیس کو نہیں ملتا ہے جتنا جتنا لوگوں کو اورر پر کرنے سے ملتا ہے باہر گھومنے سے ملتا ہے یہ آپ جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑھنے میں اور دیکھنے میں بہت انتر ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو پاس جا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم کو جو گان ملتا ہے وہ تھوڑا استائی ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو اگر ہم کتابوں میں پڑھیں تو جی جو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا ہے
جی جب ہم کتابیں میں پڑھتے ہیں تو ہم کو صرف باہر سے محسوس ہوتا ہے لیکن جب اس چیز کو اپنے ہاتھ سے یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے ہمارے دل کو محبت ہوتی ہے وہ کتابوں سے تو بہت زیادہ ہٹ متی ہے
جی بالکل
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ اتیت کی جو عمارتیں ہیں ابھی بھی موجود ہیں ان عمارتوں کو کو دیکھ کے ان کی چمک کو دیکھ کسو خوشنما ہمارا جو خوش نمت دل ہو جاتا ہے اس کے آگے تو ساری پیسا سارا ہر چیز ہی بیکار ہے م
بالکل تو جیسے سفر آپ کو پت ہی ہے کہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے جبھی تو لوگ سفر سفر کرتے ہیں اور سفر ہاں لوگوں کو نا جیسے سال میں ایک کد بار گھومنا جب بھی ضرور گھومنا چاہیےضرور سفر کرنا چاہے صیے جس سے کہ جو ویکتی کے جو مانسک جو تناؤ ہوتا ہے نا
جی بالکل بے شک
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ا کئی لوگ ہیں نا گھر پر ہی رہتے ہیں تو وہ تھوڑے سے ان کا جو ویوہار ہوتا ہے جو بولنے کا طریقہ ہوتا وہ تھوڑا ا ایسا ہوتا ہے کہ مانو یہ غصہ ہے چڑچڑاسا ہوتا ہے جب ہم گھر سے باہر جاتے کہیں گھومنے کے لیے نئی نئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا من جو ہے وہ تھوڑا شانت ہوتا ہے جس سے کیا ہے کہ من کو شانتی ملتی ہے تو اچھا لگتا ہے فل اچھا فیل ہوتا ہے
جی ویسے سفر باقی انسان کو بہترین بناتا ہے کیونکہ پئی سفر کو من منورنجن کے لیے جاتا ہے کوئی گھر سے تھک کے جاتا ہے اور کوئی اپنے کام کے لیے جاتا ہے تو ہر ایک انسان ہر ایک وقت سفر تو کرتا ہی ہے
جی جی بالکل اور ا آپ نے ہم کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا سفر کے بارے میں اور دیکھیں گے کبھی سمے ملے گا تو ہم بھی کہیں کر جائیں گے ویسے تو ایک آد بار تو ہم گئے ہیں اور آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا لگا پھر ملتے ہیں کبھی
جی اللہ حافظ ہ